ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم
کیا کر رہے ہو آپ
بس ابھی چائے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں
اچھا چائے بنا رہے ہو چائے بنانے کا ٹائم ہو گیا آپ کے
ہاں ابھی کام ہو جائے گا گائے بھینسوں کا کام میں تو
اچھا
یہ سارا کرنا ہے
ہے
اور
بس کچھ نہیں سوچا آپ کو کال کر دوں دب آپ کو کال کیا ابھی کیا کر رے
وں بس چائے پینے کا موڈ اور اے تو چائے میں پی لیتی
ہوں چائے بنا دو پی لو ہوں دس دنچریا کیسی چاہيے اب
کیا
پورے دن گھر میں کیا کیا آپ نے
بس نہیں کیا کیا گھر کا کام کیا پورا
اچھا
ہاں بس ابھی چائے پی کے کام کے بات کر رہے ہیں
اچھا ہمارے بھی چائے بنانی ہے ابھی چائے بنائیں گے سشتی ہونگی
وہیسا پی لیجئے
تو میں ابھی چائے پیوں گی پھر برتن دھوں گی بچے اٹھیں گے ان کو دودھ پلائیں گے پھر سے سلاؤں گے ٹھاڈر کھلاؤنگی ٹائم تو نکلتا ہے پتا ہی نہیں چلتا پورے دن
ہاں ہاں ابھی چائے پئیں گے برتن جھاڑو کریں گے پھر کھانا پکانے کا ٹائم اب ہو جائے گا
آپ کے وہاں بارش وغیرہ ہے کیا
نہیں نہیں دھوپ ہے ہمآرے تو
نہیں ہے
گرمی بہت ہے
ہمارے بھی یہاں گرمی بہت ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے لیکن آ ری نہیں ہے
ہاں اب کی بار کیا پتا بارش کیوں ایسے کر رہی ہے
کیا پتا بارش کا بھی اب کی بار گرمی بھی بہت زیادہ ہے
ہاں آس پاس بھی کہیں نہیں برس رہی ہے
ہاں آس پاس کے علاقوں میں بہت ہو رہی ہے
یاں
اور آپ کے امی جان ابو جان سب بڑھیا
سب سب سب خیریت ہے تبھی سب کو چائے بناؤ گی چائے پیئیں گے ساڑھے تین بجے گئے سر بند ٹائم میں چائے پینے کا تو چائے پیئیں گے اور سب اپنے اپنے کام پہ
اچھا اور کہیں گھومنے جانے کا ب اھی جو پلان نہیں ہے آپ کا
نہیں نہیں کہیں جانے کا نہیں گرمی بہت ہے باہر کیا جائے
بچوں کی چھٹیاں ہوگئی کہیں گھومنے جانا تھا نا
نہیں کہاں جائیں گھومنے اب کیسے ہے گھر پہ ہی ہے کام رہتا نہیں کیا ایسا کا کام ہے تو کس کے بھروسہ چھوڑ کے جائے
چار کتنے ہیں آپ کے گئے پیسے
بس دو ہی ہے
دو ہی ہے
کھانے کے لیے رکھتے ہیں
اچھا جی
بڑی کا کام ہے تو
ہوں صحیح ہے کھانے کے لیے اچھا ہی رہتا ہے نا دودھ وغیرہ مول لانے کی ضرورت نہیں ہوتی
اور سنائے
آپ کے گھر پہ اس لیے وہ اچھا رہتا ہے مول دودھ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی
نہیں ہمارے گھر پر ہوتا ہے پاس نہیں لاتے دھ کی چاس بھی ادھر کی ہوتی ہے
ہوں ہوں
ا دہی دہی وغیرہ مکھن سب مل جاتا ہے
ہاں جی آج تو میں صبح اٹھی پورا دن ایسا گیا ہاں کیا بتاؤں آپ کو
ہاں کیوں کیا ہوا
ارے دن بھر ایسے ہی نکل جاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کام کرنے کا سوچتی ہوں تو کام ہوتا ہی نہیں ہے کال لے کے بیٹھ جاتی ہوں
ہاں اچھا
کال پہ بات کرتے بیٹھ جاتے ہو پھر کام ہوتا ہی نہیں ہے
ہاں کال کا تو ایسا ہی ہے
ہاں امی جان تو ڈانٹ رہی تھے کہ صبح سے کال پہ بات کر رہی ہے کام وام کر لے میں نے کہا امی جان میرے سے کام نہیں ہو پائے گا
یہ کام ہی ہے بزی
ہاں س بولتے پورا دن بات کرتے رہتی ہے میں نے کہا ہاں امی جان بات کرتی رہتی ہے پورا دن
آپ کی امی کا تو بہت غصہ آتا ہوگا
ہاں میری امی جان بہت غصے والی ہے
اچھا پھر بھی آ آپ ٹائم نکال دیتے ہو
ہاں پھر بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا بات کرنے کے لیے
اچھا
وہ تو اتنا غصہ کرتی ہے بہت اچھا تھا
ہاں امی تو ایسی ہوتی ہے سبکی
آں سب کی امی جان ایسی ہوتی ہے بہت چڑچڑی ہو جات ہو جاتی ہیں ا بات بھی کرنے کو نہیں دیتے ہے ڈانٹتے رہتے ہیں پورا دن
ہاں جی
آپ کی امی جان کیسی ہے
ہمارے تو نارمل سب ہی ہے
اچھا نارمل تو ابھی آپ کو ڈانٹتی وغیرہ نہیں ہے کیا آپ کی امی جان
ہوں ڈانٹنے کا تھا کوئی موقع دیتے ہی نہیں تو کہاں ڈانٹے گی
اچھا
ٹائم پ ٹائم ہو جاتا ہے سب
ارے ٹائم سے پہلے کام کام تو کر لیتے ہیں لیکن تب بھی بولتے رہتے تے کر رہی ار تو کال لے کے بیٹھ گئی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے
ہون اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں
ہاں میرے دو بچے چھوٹے ہیں نا اس لیے تو دانٹتی ہیں نا امی جان کہ ترے بچے رو رہے ہیں تو ف وہ کال لے کے بیٹھ گئی
ہاں وہ تو ہے امی سارا کام ہی ہے
ہاں
ٹھا
امی جان تو ایسی ہوتی ہے سب کی
ہوں اور
اور بس بڑھیا مل رہے بس آپ کو کال کر دیا پھر بھی
تمارے بھی بس سب کو ہمارے بھی خیریت ہی ہے
بس خیریت ہی رہنی چاہیے اللہ کی مہربانی رہنی چا ہیے سب خوش رہنا چاہیے
ہاں
اور آپ کے بچے وغیرہ ہے کیا
ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے
کتنے ہاں کتنے کتنے بڑے آپ کے بچے
تم بھی کالج ہے دونوں کی
اچھا
شادی کے لائق ہوئے ہیں ابھی
تو کہیں دیکھا نہیں آپ نے رشتہ ان کے لیے
نہیں نہیں ابھی تو نہ بول رہے دونوں
اچھا
نہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تب
ہاں صحیح ہے آج کل شادی کروانا بھی ایسے عام بات نہیں ہوگی اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے رہ جائے دونوں تب آپ شادی کروانا یہ آج کل بھی بہت ہی زیادہ مہنگے والے لگے رہے ہیں بچوں کو بھی بتا ہے اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے تو پیچھے آنے والے بھی اچھے رہ جاے
ہاں
آپ کو بس یہ
ہاں جی
میرا بھی ایک چھوٹا بیبی ہے چھ منتھ کا ہے بہت شرارتی ہے اتنا روتا ہے امی جان سے آپ کا سب لے لے کے چھوٹے بھائی جان وغیرہ سب لے کے گھومتے ہیں پھرا تے ہے رکھتے ہے
ہاں جی
او ہاں اچھے سے رہتے ہیں نا اور ان سب سب کو عادت پڑ گئی ہے اس کو
ہوں اور
امی تو بس اپنے من چائی بنا رہی ہے
ہم ہاں بیٹے گیپ ٹیسٹ ہے کیا
نہیں ہمارے تو گائی بھینس وغیرہ نہیں ہے ہم تو بازک نا اس لیے ممی جان نہیں رکھتی
دیر سے ات تے انگے
ہاں دودھ دن سے لاتے ہیں وہ ٹیری ڈیری اتی سی شام کو یہاں ہمارے گھروں میں دھوپ نک ک دے دیتی ہے پیسے تو وہاں سے لا دیتی ہے دودھ کو
چائی ابھی پیے سبزی بھی لینے جانا ہے
ہاں پھر مارکیٹ ابھی جاؤ گے کیا آپ
ہاں ادھر پاس میں ہی ہے ہمارے تو لاری کھڑی رہتی ہے
اچھا لاری کھڑی کرتی ہے آپ کے پاس میں
ہاں ہماریے گلی کے سامنے رہتی ہے کھڑی مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس سبزی ملی
وہ مارکیٹ میں ریزنیبل بھاؤ ملتا ہوگا اپ کو
نہیں نہیں وہ تو میں ہاں مہگ مہنگا یہ بھی سبزی پاؤ سبزی بیس روپے پچیس روپے تیس روپئے پاؤ
تو آپ کے پورے فین یا اچھے کھیتی باڑی سبزی کی نہیں ہوتی ہوئی
ایم اے ہیں کرتے اد وہ بھی کرتے ہیں مگر روز روز گھر کی سبزی تھوڑی کھاتے ہے بھنڈی اور لوک ہی ہے اب میں کو پھر بار پھر بار تھی اتنی سی
باقی
باہر کی سبزی بھی ریگولر فریر ہوگی
اچھا باہر کی بھی لانا چاہیے کبھی کبھی بھنڈی اچھی لک وغیرہ اور تو سب خریت ہے
ہاں جی
اور سنائیے آپ
بس کیا سنایے ابھی یہی کر تا رونا آ بار بار اپ وہ کرو وہ کرو وہ کرو
جی یہی ہے نا کام میں پورے دن نکل جاتا ہے ن کچھ کچھ پتاہ ہی نہیں چلتا دن کیسے نکل جاتا ہے
ہاں جی
اور بس اللہ مہربان ہونا چاہیے اور اللہ کی مر پانی رہنی چاہیے یہ سب خیریت ہی رہنی چاہیے
بس بس وہ تو ہے اور سنائی
اس خدا حافظ ٹھیک ہے اور کروں گی آپ کو خدا حافظ
ہاں جی
خدا حافظ
خدا حفظ